السلام علیکم
جی وعلیکم السلام خیریت کیسی ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں
جی میں الحمد للہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے اچھ ہوںی
جی اور سب
جی اور سب بڑھیا ہے ہاں سب اچھا چل رہا ہے نہیں نہیں کھانا ابھی نہیں ہوا بس ابھی کھانا بن رہا ہے ہاں ابھی کھاناا جی کھانے میں ابھی مطلب ہے کہ ایک چیز جو کہ اب ج سب روزمرہ کے جو ہمارے کھانا ہے خوراک ہے اس میں نئی چیز جو مطلب ہے کہ ابھی چل رہی ہے
جی
کم ہونا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے
جی جی ہاں
زیادہ پڑھنے سے پھر ہے کہ جن کو بی پی کم پڑ گیا تو اس سے ہے کہ پھر آپ کا ذائقہ ویسا نہیں آتا جو ذائقہ ہمیں
جو جائق چاہیے وہ نہیں ہو اسی لیے میڈیم رکھنا جی میڈیم
ہاں صحیح رہتا ہے لیکن پھر بھی مطلب کبھی زیادہ پڑ جاتا ہے کبھی کم پڑ جاتا ہے
اور کسی کسی کو ہوتا ہے نا کہ مطلب ت عجربا بھی ہو تا جس کو مطلب کہ ہیبٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ٹھیک ہوتا
ٹھیک ہوتا ہے اور اگر کم پڑ گیا تو س بھی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس میں کر لیں گے لیکن اگر زیادہ پڑ گیا تو اس تو پھر
اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس میں اگر مطلب کہ اگر زیادہ بھی پڑ جاتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ چاہو تو اس میں جیسے آٹا ہوتا ہے نا آٹا گوھا ہوا ہو ٹھیک ہے ہاں اس میں نا وہ ماچس کے تلی آتی ہے نا اس کے پیچھے مطلب کہ کہ جس طرف م سالے نہیں ہو ادھر سے مطلب اس کو مطلب کہ اندر ایک کر کے پھر اس میں ڈال دو تو اس میں کیا ہوتا ہے مطلب پورا سوکھ لیتا ہے نا تو اس سے نمک کم ہو سکتا
کم ہو سکتی ہے اچھا اچھا یہ تو بہت اچھی جانکاری آپ نے تائی ہاں
ہاں سے اکثر ہم لوگ بھی کرتے ہیں تو مطلب کہ ہوتا ہے کبھی ہو گیا ایسا
سر
ہاں کم ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نا پورا جو جو وہ م یہ ہوتا ہے اس کا گریوی جیسے نمک والا جاتد ت ہو تو وہ پورا سوق رکھ لیتا ہے
سوکھ لیتا ہے صحیح کہ رہ ہاں ہاں اس اس میں اپنے آپ میں وہ جذ
ہاں ہاں ہاں اس میں یہ کر لیتا ہے جی
اچھا تو یہ تو کافی اچھی جانکاری ہے مطلب جاتا ہے کبھی ناشتے میں پڑ گیا تو کبھی ب گئے تو کبھی ہ سبزی میں تو یہ تو بہت اچھی جانکاری آپ سے جاننے کو ملی اس مطلب ہے کہ استعمال کیا جائے گا اور بنا نمک کے کھانا مطلب ایک دم ادھورا
اچھا ہاں ایک دم
ادھورا لگتا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے آپ جتنا اچھا لذیذ کھانا بنا لیجے لیکن نمک کا ذائق اچھا نہیں ہے پڑا ہاں تو پھر وہ ایک دم بکار ہو ج
جی
اچھی سے اچھی چیز آپ بنا لیں اور اگر غلطی سے آپ اس میں نمک ڈالنا بھول گئی تو پھر وہ
تو اس میں صح ہی نہیں ہوتا ہ مزہ ہی پورا خراب ہی ہو جاتا
ایک چیز اور نمک بت بھی نہیں آتی لیکن اس کے بنا کھانا ہی ادھورا ہے
بالکل
اب کیا تاثیر قدرت نے نمک میں بھی رکھی ہے کیا آپ کے پاس کچھ اور ہ نمک کا ہونا بہت ضروری
بہت ضروری ہوتا ہے نمک کا جی جی
کھا سکتے ہیں نمک ہے تو آپ مطلب ہے کہ سلاد بنا کے بھی کھا سکتے مطلب کچھ بھی سبزی ہے یاپ کو مطلب ہے کہ بس تصور کریں کہ یہ سب کچھ ہے سارا اچھا بریانی بنا لیا پلاؤ بنا لیا لیا اچھا سالن بنا لیا لیکن رائتا بنا گیا دال بنا لیا لیکن سب میں ن ہاں سب میں نمک وگر نہیں ہے تو وہ کھانا ک لائق ہی نہیں ہاں ہاں پھر وہ نہیں ہی نہیں ہے کیا قدرت میں مطلب ہے کہ نمک کو ایک ایسا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے بنا سب کچھا نہیں کوئی بھی کھانا چائے بعض دفہ لوگ چائے میں بھی نمک ڈالتے ہیں میں نے بہتوں کے گھر کے
چائے میں ن ڈال کے پیتے پتا نہیں کیوں اس سے کیا ہوتا ہے
مطلب ان کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ چائے میں نمک ڈال کے جوس پی رہے ہیں اس
اس میں نمک ڈال کے جو حالانکہ اوپر سے نمک کہ جو مطلب کھانے کا ہے نہیں اوپر سے نمک کھانے سے مطلب کہ بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے ہ اسی لیے ڈاکٹر اکثر منع کرتے
کرتے ہیں ہاں وہ نقصان ہے لیکن بھی ہے نقان ہاں نہیں مانتا ہے وہ اوپر سے لے گا ہی لے گا ہاں اس سے عادت ہو چکی ہے تو وہ لے گ ہیلے گا
لے گا ہی لے گا
بالکل منتا ہے ہاں کہ آپ نمک کم کھائیں پہلے کے لوگ تو کھا لیتے تھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا
اب تو مطلب کہ بہت زیادہ ہوتا ہے نمک کا زیادہ کھاؤ تو اس میں پروابلم ہوتی ہے موٹاپا ہوتا
نمک کے بھی تو کئی طرح کے نمک ہوتے ہیں ہے مطلب ہے کہ وہ کہیں بلیک سالٹ اپس سے کالا نمک ہے پنک نمک ہے سمندری نمک ہے نا تو اس
طریقے کے ہوتے ہیں ہوں
ہوتے ہیں نمک میں بھی ہے کہ رہ طرح کے ہو گئے ہاں جو سادہ نمک ہوتا
کہ الگ ہوتا ہے
ج پڑی
جی سب سے جی ہاں کالے نمک کا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ عجیب جائے گا ہوتا ہے ا کیا یہ کہ سکتے ہیں جی
اور ب سارے نمک مطلب جو آپ کا نمک ہوتا ہے وہ تو چلیے ٹھیک ہے بیس پچیس روپے میںن آ جا رہا ہے پندرہ سےو سے بیس میں
پندرہ سے بیس میں کیا مطلب کہ آپ تو تیس روپئے ایک کتنے میں دیتا ہے تیس یا بتیس میں دیتا ہے ٹاٹا نمک جو آتا ہے ہاں
اور کہتے ہیں کہ اس میں
اب کیا ہے نہیں ہے پتا نہیں جو مطلب کہ اچھا ہے تو اسی کوئی انسان چن تا ہے کہ اچھا ہے تو چلو بھائی اسی کو یوز
اسی کو یوز کرتے ہیں بالکل اور یہ جو بہت جگہ پ آپ دیکھیں گے گاڑیوں میں بڑے بڑے سے پ پتھر آتے ہیں نمک کے لوگ بیچنے کے لیے ہاں اور اس کو خرید کر لوگ اس کو کووٹ کر اور استعمال کرتے ہیں
ہاں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہوگا تب نہ ایسا کرتے
ہاں کیونک اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو نمک کے اندر وہ جو ا مطلب ہے وہ جو نمکین پن ہے یہ سادہ نمک جو ہم
ہیں اس میں تب وہ نمکین ہوتا ہے لیکن وہ جو سمندری نمک ہوتا ہے پتھر آتا ہے تو وہ تو خالص پتھر ہے نا اس میں
کھا لے ہاں ہاں
تو اس وجہ سے وہ تھوڑا ڈال گا اور آپ کا کھانا اچھا نمکین ہو جائے گا
نمکین ہو جاتا ہاں کیونکہ وہ پہلے سے مطلب زیادہ مطلب کیڑ تد
ہاں وہ اس زیادہ رہتا ہے اس طریقے سے ہے کہ مطلب ہے کہ کہ نمک کے بنا سب کچھ ادھورا ہاں سب کچھ ادھورا ہے کہیں کہیں جگہ پہ اگر آپ دعوت آپ نے کی یا پھر آپ کیں دعوت پہ گئے بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن اگر نمک ذائقہم پھر وہ ساری محنت وہ بیکار اوپر سے ڈالنے میں نقصان بھی لیکن اچھے سے وہ مکس نہیں ہو پاتے
نیکسٹ نہیں ہو پاتا جی جی اگر چاول ہی میں اگر چاول میں ہی ڈالتے ہو آپ ٹھیک ہے جب تک اس کو اچھے سے نہیں ملاؤ گگر تو چاول میں دیکھنا کبھی کبھی مطلب کہ کہیں کہیں پہ نمک رہتی ہے جی ہاں کہیں کہیں پہ نمک رہتی اکثر مطلب کہ اگر نہیں اسے چمچے سے اس کو چلاؤ گے تب تک مطلب کہ کچھ نہیں ہوگا
وہ جاتے ہیں ہاں تو مطلب ہے کہ وہی ایک انداز ہونا بھی بہت ضروری
بہت ضروری ہوتا ہے ہوں
صحیح کہہ رہ ہیں آپ ہاں چھوٹ کالے نمکبھی سنیے گا کہ کسی کے پیٹ میں درد ہے تو کیا کالا نمک دے دوالا ہاں ہلدی دے دو
ہلدی بھی دے تو ہلدی پہلے چلتا لیکن پہے ہم لوگ نانی کہتی تھی مطلب کہ اکر سر جب پیٹ خراب ہو تو اس میں مطلب کہ زیادہ دیات تھا دے دیتی ہاں دے دیتی اور اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا
ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اب تو لوگوں کو مطلب ڈر ہو گیا ہے ہاں
ہاں اب یوز نہیں کرتے
کہ مطلب ہے کہ ترنت بتی کا جو مسئلہ ہے وہ
ہاں ہاں
ان سب چیزوں کو بھی بہت مطلب دھیان میں رکھ کے اب کھانا بنایا جاتا پہلے تو ب لو ہوٹلوں کا کھانا تھوڑا سا کھانا مطلب ہے کہ
بہت زیادہ مطلب ہوٹل کا کھانا صحیح نہیں ہوتا
نہیں کیونکہ اس نمک نمک اس میں ہے کہ کچھ زیادہ بھی ڈال دیا جاتا
ہاں ہاں اسی لیے نہیں ہوتا صحی ہ ہوٹل کا کھانا ویسے بھی ا جیسے انسانوں کے لیے صحیح نہیں ہوتا میں تو یہی کہوں گی کہ جہاں تک مطلب کہ گھر پہ بنا کے کھائے وہی سے ہی ہوتا ہے جی
ابھی کہ مطلب ہے کہ انسان کا مطلب ہے کہ جسم میں ایسا ہو گیا کہ وہ کچھ بھی آپ نے اندر ابزارو نہیں کر پاتا
جی ہاں اکثر لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں جیسے سموسے یہ سب کھاتے ہیں
اس میں نمک ہی تو زیادہ پڑ جاتا ہے ہاں نہیں بالکل بہت اچھے جان اری آپ سے جان مطلب کہ نمک کے حوالے اور آپ نے جو ٹپ بتائی اس ٹپ کو استعمال کر جب زدہ ہو جائے گا تو آپ بتائے گیا استعمال کریںے چلیں
جی انشاء اللہ جی جی اب بھی اللہ حافظ تیز